ہیلو سر وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان ہاں جی بالکل ٹھیک ہو آپ اچھے سے ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
بائی جان گھر میں بھی سر ٹھیک ہے میں بھی اچھے سے ہوں تو آپ نے کھانا کھایا
جی ابھی نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی ٹائم ہے تھوڑا بہت آپ نے کھا لیا بھائی جان
ہاں بھائی جان میں نے کھا لیا تو اگر میں بتا دوں کہ مطلب کہ آج میں آپ سب مطلب کہ آج میں آپ کے ساتھ جنگلات کے فائدوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں ہے نا بھائی
جی بھائی جان جی بائی جان بے شک
تو ہاں بھائی جان تو ہم بات کرتے ہیں جنگلات پہ جنگلات ہماری زندگی کا ایک ہی بہت امپورٹنٹ حصہ ہے تو اگر ہم کہیں مطلب کہ
ہاں
آپ بتائیے بھائی جان
جی بھ آپ کو پتا ہی ہے آج کل جو لوگوں نے لوگوں نے تو ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ جنگل میں جاتے ہیں پ جنگل میں جاتے ہیں پھر لکڑیاں کاٹتے ہیں اس اس اس سے ہمارے آکسیجن پہ بہت اثر ہو گیا ہے آکسیج آکسیجن کم ہو گیا کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گیا ہے
ہاں بھائی جان بالکل اچھی بات کہ آپ نے ہاں ہاں
تو یہ یہ لوگ سدرتے ہی نہیں ہیں
ہاں بھائی جان اگر میں آپ کو بتا دوں جنگلات ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اگر ہمیں کہنے مطلب کہ کہنے کی مطلب کہ اجازت م تو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب کہ جنگ
جی جی
جنگلات کو بچانے کے لیے کچھ ملازم ملازمین صاحبہ رکھے
مان لو کہ رشوت پکڑ لیتے ہیں گھوس لیتے ہیں اور وہ جنگلات کو کٹوانے میں ان کی مدد ہی کر دیتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہم ہم لوگوں کو جنگلات کو بچانا چاہیے جہاں جنگل ہے بھائی جانور وہاں زندگی ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے مطلب کہ جنگل اور فارسٹ صرف ہمیں مطلب کیا ہرا بھرا نظارہ نہیں دیتے بلکہ یہ ہماری صحت انوائرمنٹ اور فیوچر کے لیے بھی بہت ضروری ہے ہے نا بھائی جان تو جنگلات ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں ٹریز کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں جیسا آپ نے ابھی بتایا میرے بھائی آکسسیجن ریلیز کر مطل کہ آکسیجن کی وجہ سے ہم سانس لے پاتے ہیں اگر زیادہ ٹریز ہوں گے تو ہوا بھی صاف ہوگی اور پولوشن کم ہوگا ہے نا میرے بائی
جی بھائیان جی بھائین بہت اچھا کہا آپ نے
ہاں بھائی جان آپ بھی پت ہے کوئی
تو میرے میرے حساب سے دیکھو جو ملازم جونگ جنگلات میں ملازم ہیں ان ان پہ کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کاٹنے میں ان کے لیے ان کو ان کی ان کے لیے کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ دیکھو یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے دیکھو جب یہ جب یہ جنگل کاٹتے جائیں گے کاٹتے جائیں گے آخر کچھ نہیں رہے گاھر پھر آکسیجن کی پروابلم ہو جائے گی ہے نا تو کیا کرنا تو کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے ہے نا بھائی جان جب ہم ہمارا ہمارا حق بھی بنتا ہے ہمارا فرض بھی بنتا ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑی
ہاں بھائیی تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا ہم نے بات کی کہ ملازمین صاحبان جو ہے وہ رشوت دیکھ لیکن ہم سبھی کی بات نہیں کر رہے ہیں کچھ ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ جو رشوت لیتے ہیں لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے یہ تو جنگلات بہت سارے اور جنگلات بہت سارے جانوروں اور پرندوں کا گھر ہوتا ہے جیسے کہ کیا کون سے جانور شیر ہے ہرن ہے بندر ہاتھی اور ہزاروں قسموں کے مطلب کہ پ پشو پکشیاں فارسٹس میں رہتے ہیں اگر ط کہ ہم جنگلات کاٹ دیں گی تو ان جانوروں کا گھر ختم ہو جاتا ہے اور مطلب کہ اور بھی بہت سارے اسپیشیز کا گھر ختم ہو جاتا ہے نا تو ان کی آدوں کی تو جان بھی جاتی ہے مطلب کہ جنگلات بارش لانے میں بھی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں مطلب کہ جو پیڑ ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور مطلب کہ موسم کو بیلنس میں رکھنے میں مدد کہتے ہیں اگر فارسٹس کم ہو جائے تو گرمی زیادہ ہوگی بارش کم ہوگی اور کلائمیٹ چینج کا پرابلم اور بھی سیریس ہوگا ہے نا بھائی تو آپ ایک کہ مل ہمیں کیا کرنا چاہی جسے ہم جنگلات کو بچا سکتے ہیں
جی بانجو آپ نے بہت اچھی بات کہ کیونکہ یہ پرندوں کا گھر ہے ہے نا
ہاں بھائی جان
یہ پرندوں کا گھر ہے ہمیں ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ ہر چیز ہماری ضرورت ہے ہر چیز ہے نا بھائی جان ہر چیز ہم ہماری ضرورت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے سرکار کے ساتھ اپیل کرنی چاہیے ہے نا جو ملازم اس میں کا جو ملازم اس میں کام کر رہے ہو آھے آدھے اچھے ہے اس میں آدھے رشوت لیتے ہیں
ہاں بھائی جان
تو جو رشوت لیتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے تو پھر ہمارے لیے آ آگے آنے والے جنریشن کے لیے پھر اچھا ہی رہے گا اگر جنگلات ہی نہیں رہیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر تو آکسیجن کی پرابلم بھی ہوگی ی ہے نا
ہاں بھائی جان تو میں آپ سے کہوں گا کہ جنگلات ہمیں بہت سی یوز وہ چیزیں بھی دیتی ہے تو ہمیں لکڑی دیتی ہے جنگل تو فروٹس دیتے ہیں میڈیسنس دیتے ہیں ربر دیتے ہیں اور شہد بھی کہیں ساری پیڑوں سے ہم م مدو م کیونکہ شہد بھی نکالتے ہیں اس جنگلات سے تو مانا کہ جنگلات ہی سے ہی سب کچھ ملتا ہے بہت سی ماں آپ کی دعوت مطلب کہ پودوں سے بنتی ہے جو جنگلات میں ہی پائے جاتی ہیں اور کہیں بھی نہیں تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بہت مطلب کہ تیزی سے پیڑوں کو کاٹا جا رہا ہے اس وجہ سے جنگلات کم ہوتے جا رہے ہیں اس سے پولوشن مطلب کہ بڑھتا ہے جانور مطلب کہ بے گھر ہو جاتے ہیں اور فلڈ اور لینڈ سڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور زمین بھی سوکھی ہونی لگتی ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں بھائیان
فار ہمیں جنگلات کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے ہر انسان کو ہر سال کام از کم مطلب کہ پانچ سو مطلب جو بیس دس بیس تیس چالیس پیڑ لگانے ہی چاہیے ہمیں بنا ضرورت پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے اگر کسی وجہ سے ایک مطلب کہ پیڑ ا کاٹنا پڑے کام کی وجہ سے تو ہمیں دس لگانے چاہے اس کے بدلے گورنمنٹ اور عوام دونوں کو مل کر مطلب کہ پیڑ لگانے چاہیے اس پ کیمپین لگانا چاہے پروگرام لگانا چاہے ہاں بھائی جان
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا بولا کہ ہمیں اگر ہ ہمیں اگر پیڑ کاٹنا پڑے کسی کام کی وجہ سے تو ہمیں اس کے بدلے اگر اگر ہم نے دو پیڑ کاٹے ہیں اس کے بدلے ہمیں چار لگانے ہیں ہے نا بھائی جان آپ نے بہت آپ نے بہت اچھی بات کی تو میرے حساب سے ہمیں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے دو پیڑ کاٹے ہمیں چار پیڑ لگانے ہیں
ہاں بھائی جے
جب جب میں چار پیڑ لگاؤں گا میرے دوست اور چار پیڑ لگائیں گے یہ دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں گے ہمارا جنگل محفوظ رہے گا ہے نا بھائی جان تو اسے اس ہمارے اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا پرندے بھی سیف رہیں گے جانور بھی سیف رہیں گے ہم بھی سیف رہیں گے ہے نا بھائی جان آنے والے جنریشن بھی سیف رہے گی ہے نا بھائی جان
ہاں بول جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم آج کل کے بچے ہیں وہ اس کو جنگلات کو بچا لینے کچھ کام کر سکتے ان کا کوئی رول ہو سکتا ہے اس میں
جی بھ جان
مطلب کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کل کے بچے ہیں آج کل کی یگ یوتھ چھوٹے چھوٹے ٹیم ایجرس وہ مطلب کہ جنگلات بچانے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں
جی با جان جی باجان تو ہمیں ہمیں ان کے ہمیں ان کے پاس جانا ہے ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ یہ پیڑ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے ہے نا بھائی جان ہمیں ہمیں دیکھو آپ کو پت ہی ہے آج تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے جب ہم ان کو سمجھانے جائیںے جب ہم ان کو سمجھانے جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے ان کے لیے کیمپ ان کے لیے کیمپ کھولیں گے سمجھائیں گے اچھے سے سمجھائیں گے پیڑ دیکھو
جب جب ہم تیز آائیں گے تو پھر آنے والی جو ہماری نسل ب آرام سے ہاں وجہ تو میں بولنا چاہتا ہوں کہ کے بارے میں سکولس اور کالجز میں بھی مطلب کہ ٹری پلانٹیشن کیمپینز ہونی چاہیے تاکہ بچوں میں مطلب کہ ماحول کو بچانے کا جذبہ پیدا ہو ہمیں دوسروں کو بھی مطب کہ جنگلات کے امپورٹنس کے بارے میں بتانا چاہیے کیونکہ ملب کہ بھوت بھوت پانی سے دریا بنتا ہے تو اور ہر چھوٹا قدم مل کر بڑھ بڑا فرق لا سکتا ہے بڑا فرق پیدا کرتا کر سکتا ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جنگلات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم فارسٹرس کی حفاظت کریں گے تو ہمیں صاف ہوا صاف پانی اچھا موسم اور مطلب کہ اورپی زندگی ملے گی اچھی زندگی ہمیں ملے گی بہتر زندگی لیکن اگر ہمیں مطلب کہ جنگلات کو نظر انداز کی کر کر دیے جائے تو آنے والی پیڑھی بہت سی پرابلمس کا سامنا کرے گی اس لیے آج ہی یہ وعدہ کرے کہ ہم ٹریز لگائیں گے ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں گے جنگلات کو بچائیں گے اور دوسر کو بھی اس ن کام کے لیے موٹیویٹ کریں گے کیونکہ جب جنگل بچیں گے تبھی انسان اور جانور دونوں محفوظ رہیں گی ایک مطلب کہ آپ بھی بتے لاسٹ میں کو
جی بھائی آپ نے بہت اچھا بولا کہ ہمیں اس کے لیے کیمپ کھلانا پڑے اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑے تو انشاء اللہ آپ نے آپ اپ نے بولا ہم انشاء اللہ اس کے اس پہ کام کریں گے ہم ہم ہم پیڑ لگائیں گے انشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بولا مجھے آپ سے مجھے آپ کے آپ سے جانکاری ملی میں اپنے دوستوں کو کو شیئر کروں گا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائیں ہاں بھ جان تو مانا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دونوں نے اس پہ بات کی تو ہم آگے بھی اس بات کو سے زیادہ ترگ پہنچ جائیں گے پروگرامس رکھیں گے اسکولوں میں تو تبھی بچوں کو اویئر کریں گے جنگلات بچانے چاہیے اس محلےنے اپنے محلے میں پروگرام رکھیں گے وہاں لوگوں کو پتا چلنے دیکھنے کے مطلب کہ ہمیں جنگلات کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان کو بچانا چاہیے کاٹنا نہیں چاہے ہمیں مطلب کہ جو ہم ملازم صاحب اس رشوت کوری میں دیکھ تو گورنمنٹ کو بتانا چاہے تاکہ وہ مطل کہ اس پد سے ان کو نکال س تھے یا اس کوئی سزا دی تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے تو انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہ گی چلیے میں کھانا کھاتا ہوں دوبارہ سے آپ کا جزا کرنا
جزااکد